وعلیکم اللہ وبرکاتہ ارے بھائی جان کیا آپ کی ملاقات پہ ترسر ہے انسان تو آپ تو ملاقات ہی نہیں دے رہے ہو
جی
ارے واہ واہ واہ واہ مطلب مصروف انسان ہو تو آپ کے جیسا ہ ہوں جی
جی جی بہت مشرور
جی جی جی بہت بہت زیادہ آپ تو مطلب کیا ہی بولوں میں جیسی پوری دنیا کی ذمہ داری آپ پہ لگی ہے یہ اب تو بہت ہی زیادہ مشہور ہو چکے ہیں
بالکل امبانی کے سھ پارٹنر شپ کر لییا
ہ ج ارے واہ واہ واہ ہمیں بھی تھوڑا ہم پہ بھی ہم پہ بھی نظریں نظر کرم ڈالیے گا او ہو ہو ہو ہو ارے مطلب ا ہو ہو کیا ہی بولیں بول سکتے ہیں آپ کے لیے جی جی جی وہ تو پتا ہی ہے جی جی وہ مطلب ہماری تو بڑی قسمتی قسمت کی بات ہے کہ ہماری آپ کے ساتھ گفتگو ہو رہی ہے جی جی ہم کو تو اپنے آپ کو بڑے ہی قسمت والا سمجھنا پڑے گا اس معاملے سے واہ واہ واہ واہ جی ہمیں بھی کچھ سکھائیے جی کیسے یہ کرنا ہوتا ہے کیا کرنا ہوتا ہے جی جی تاکہ ہم بھی کچھ ترقی کر لے
جیتا اگر آپ کے پاس روکڑا ہے تو میں آپ کو بتا سکتی ہوں
اچھا ارے جی کوئی بات نہیں ہاں کتنا روکڑا لگتا ہے ویسے جی اچھا جی صحی صحی ہاں جتر دینا چاہیے ہاں اسی روکڑے سے مجھے یاد آیا پچھلی بار جو ہے میں نے ایک کو بولا تھا کہ مجھے کچھ سکھاؤ تو ایسی بات پہ تو ان نے مجھے کہا تھا کہ روکڑا لگے گا تو میں نے ان سے کہا کتنا روکڑا کہتے بیس لاکھ تو میں نے ان کو یہاں سے بتا دیا کہ ڈیڑھ سو روپیہ دے گا جی پتا نہیں ایسے ہی یہ روکڑے سے یاد ہے ایسا وہ یاد نہیں آئے کہ کیا سیکھنا تھا مجھے جی جی وہی تو اسی لیے تو آپ کو بھی میں کہہ رہا ہوں کہ ڈیڑھ سو روپیہ دے گا جی
ابیوز تھے آپ کی ان سے پھر بات چیت ہوئی کہ نہیں
ارے کہاں ابھی بات ہی نہیں ہوئی ان سے وہ پھر سے اسی ہار پ چلے گئے جی جی جی جی اور ارے کیا اچھیے دوست تو آپ کو پتا میں کہہ رہا ہوں میں کہہ رہا ہوں سچ میں اگر مجھے اپنے لیے اب اس وقت وقت نکال پا رہا ہے صبح نکل صبح دس بجے نک کرتا ہوں شام کو دس بجے آتا ہوں جی جی صحیح صحیح بتائیے بتائیے ارشاد فرمائیے ارے کہاں ہے وہی تو ہے نا نہیں ہے نا اس کو وہ شو اگر اس کو غلطی سے بال و آ گئی نا ایسے تو وہ زندہ ہے ویسے بچے گا ہی نہیں وہ اس چیز سے جی اس کے لیے جسم جو ہے اس کی جسم میں ہڈیاں ہیں خالی وہ جسم میں ہے ہی نہیں کچھ ماس ہ آپ مجھے لگتا ہے مجھے مجھ سے مجھ سے کچھ کانڈ کروانا کہتی ہیں
ہر نہیں نہیں اب ہر سٹرڈے سنڈے جاتی ہے
صی صیح صیح جی جی کرکٹ ہاں ہاں جی لیک آپ صحیح نکالا جاہے ہاں
کم سے کم دوپہر تک واپس آ پھر اپ شام
ک دوپہر تک واپس ہو پھر آپ شام کو ہاں انشاء اللہ انشاء اللہ میں کام کروں گا جی جی کہ منڈے کو اگر میں ان شاء اللہ وہاں سے گیا نا تو میں ان شاء اللہ ان سے ملاقات کرنے جؤں گا وہاں سے ہم نہانے بھی جائیں گی اور وہاں سے ملاقات
آپ کا کالور پرس
نچے بولنے لگتا ہے ہاں آپ منڈے تو فری ہے نا آپ منڈے فری ہے نا ہاں تو اب منڈے کو آئیے اور ری ٹویٹ کی ٹری ٹویٹ ہم اس دن کھائیں گے جی ارے نہیں آپ آئیں گے نا ہم ٹریٹ ویٹ کھائیں گے اس دن
ج
آپ کا تو مصروف نہیں ہوگے نا آپ کو کیا ہی کرنا ہوگا
اور ج
ہے نا تو پھر ہم ٹریٹ ویٹ کائیں گے اس دن جو ابھی آپ کا من ہوگا کھانے کا تو جو بھی آپ نے مینیو مینیو بولا تھا آپ نے وہ مینیو ہم کھائیں گے جی جی جی مگر کم سے کم اسمیک کے برگر نہیں کھائیں گے بس اسمیک کے برگر نہیں کھائیں گے بس اور کچھ بھی بولو گے کاؤ گے میں وہ نہیں کھاؤں گا ارے جی جی اب جو بھی ہے مطلب اس کی برگرگر ویات ہاں آ آ ارے اسمیش بھی کے لائق اس کو مطلب لاتے لگانے کا مان رہے وہ کیا اس نے ہمیں اس نے کھلایا مجھے ابھی بھی بہت ہی گھٹن سی محسوس ہو رہی ہے اس کا نام سن کر جی جی بہت ہی زیادہ وہ گھٹن ہو رہی ہے کہ یہ کیا ہم نے جی ارے بہت ہی زیادہ مطلب کیا واحت چیز ہم نے اس دن کھائی جی صحی صحیح صحیح وہ بات تو ہے ہی ہوں ہ
ہے اس بارے میں
ہاں ہاں کیوں نہیں میں اگر مجھے میں پلین کی ٹکٹس بک کر دوں کوئی مسئلہ نہیں ہاں کل ہی چلے جاتے ہیں کل کی شام کی چ چھ بجے کی فلائٹ مجھے لگتا ہے میں بک کر دیتا ہوں ہے نا ہ جی وہ بھی ایکسٹ بزنس کلاس والی ہاں تاکہ تکلیف نہ ہو آپ کو ہے نا پاسپورٹ نہیں ہے دبئی جائیں گی بڑی شوک پال کر کے آپ نے ہ دبئی جائیں گی پاسورٹ کے بغیر ہاں ہاں آ جائے گا آ جائے گا ہ ہ ہاں کوشش میں اب مجھے ہ ہاں وہی میں وہی کہہ رہا ہ گا کوشش کہ میں کیا آپ نے مجھے اس دن بولا میرے ساتھ آؤ مجھے پاسپورٹ بنانا ہے ہوں ہاں ہاں ٹھیک ٹھیک ہاں جی جی بتائیے بتائیے ہاں آپ کی بات میں سن رہا ہوں انڈیا میں پیسہ نہیں ہے اچھا ٹھیک ٹھیک جی ہاں آؤٹ آف انڈیا جی جی ہاں ابا جی آپ کے بھیجیں گے آپ کو آؤٹ آف انڈیا جی جی جی کہیں گے کہیں گے پہلے شادی کرو اور پھر شوہر کے ساتھ جہاں جاؤ جی ہاں ہاں ہاں آپ کی ماسی کے ساتھ کال آپ کر کے ہ ارے دیکھیں گے ہوں ہ ہ نہ ماضی کے سات کولیبریٹ کر کے وہ آپ کی شادی کا پلٹ بنا رہے ہیں
نہیں اس کے ساتھ کوئی یہ سچ میں پلان بنا رہے کہ یہ تم خود سے کہہ رہے ہو
ارے نہیں میں بول رہا ہوں ایسے ہی
پلٹ م
ہاں خود سے پریشان میں تو خود سے ہی بول رہا ہوں
میں نے جو اس کو لاسٹ جب میں نے پاسپورٹ کے لیے اپلائی کیا تھا نا پھر مجھے سعودی کا پلان تھا اھا اس نے کہا ہاں کرو مطلب اگر لگ جائے تمہ تو اور
اچھا اچھا
بولا تھا پھر جب مجھے پاسپورٹ ہی نہیں نکلا پھر کیا بولتے ہیںھر ڈ
آپ نے تو سوچا ہوگا کہ پیسا ہی پیسا ہوگا مگر پھر پاسٹھ والوں نے تھپا لگا دیا کہ نہیں ملے گاےھنے کے لیے ہاں تو پھ پڑنناا کیا ایم ے کرن بہار جائیں ماسٹرس ہ تو ماسٹرس اب بہر ماسٹرس کون کرتا ہے یار سیدھا آپ جاب کے لیے جاؤ تھوڑا اسی میں اب اسکلکل جتنا دو سال میں اب ایم ے کرو گے اس سے اچھا آپ اسکل اسکل ہی حاصل کر لو اچھا اچھا اب پھر کیا کرنا ہے آپ کو تسلی ہو گئی ہ
نہیں دیکھو میں ماسٹر ابھی بھی کرنا چاہتی ہوں لیکن
اچھا ٹھیک ٹھیک ٹھیک جی جی من تو بھر گیا ہوگا آپ کو جاب سے ہاں ٹھیک اچھا جٹ میں نے آپ کو آپ کو یاد ہے میں نے کا بولا تھا کہ آپ کا بھی آپ آ کا بھی آپ میں بھی وہ پیشنس نہیں ہے وہ مطلب کسی کی بات سننے کا جو ہے وہ نہیں ہے مجھ میں بھی وہ نہیں ہے میں نے پہل کا میں جاب تو کر ہی نہیں سکتا ہوں میں نے تو سیدھا بول دیا ہ ہ جی ارے ہاں کچھ نہ میں تو کر رہا ہوں جی اسی لیے تو اس لیے تو میں دکان پہ دیکھ رہا ہوں کہ مطلب تھوڑا سیکھ رہا ہوں کہ کیسے کیا چیزیں ہوتی ہے وہ چیزیں سیکھنی پڑتی میں کیوں اتنا وقت دے رہا ہوں اتنا ایسا جو باہر ورنہ میں کرکٹ ہی کھیل لیتا ارے نہیں ضروری نہیں ہاں ارے شروعات تو ہر کسیز کی ہر کسی ہر کسی چیز کی جو شروعات ہوتی ہے نا وہ چھوٹی حصے سےی ہوتی ہے وہ چوٹا ہیچہ میں نے اپارسو بھی کہا تھا کہ اسٹارٹ از آلویز دا ڈفیکلٹ پارٹ کی شروعات ہے
جی ہے
ارے دکان کا ضروری نہیں ہے اپنا کچھ اسٹارٹ کروں گا نا میں بزنس مطلب جیسے ضروری ہے کہ دکان کھولوں جو دو اور کچھ چیزیں ہوتی ہے بزنس میں جیسے کہ مطلب ہول سیل مارکیٹ ہوتا ہے جیسے کہ بہت ساری چیزیں ہوتی ہے جیسے کہ ڈسٹریبیوٹر شپ ہوتی ہے بہت چیزیں ہوتی ہے ایک ہمیں خالی ایک ہی چیز پہ نظر ہے مطلب ایسی ایسی چیزیں ہے نا ہ
ملے گی
ار ایک آ کو کیوں پارٹنر شپ ہے میں آپ کو رکھوں گا جیسے میں پرسوں گیا تھا بابا کے لیے کھ سامان لانے تو میں وہاں پر جب ایک دکان میں گھسا نا اندر اس کا اس کے اندر سے میرے سامنے مجھے لگتا ہے پہلے ہی منزل پہ کچھ لاکھوں کا مال ہوگا دوسری منزل پہ اس سے زیادہ لاکھ کا مال ہوگا تیسری منزل پہ مجھے لگتا ہے تینوں منزلوں ملا کر کم سے کم کروڑ تک کا مال ہوگا جی پھرن دن میں کتنوں کو دیتا ہوگا پھر کتنا اس سے من منافع ہوتا ہوگا ارے یہ بہت بہت بڑھیا چیزیں ہوتی ہے اور انسان ارے ہوتا ہے شروعات میں وہی کہہ رہا ہوں نا شروعات شروعات ہمیشہ جو ہوتی ہے نا ہر ضروری نہیں یا بڑی ش شروعات کریے بڑی شروعات وہ لوگ کرتے ہیں جن کی پیچھے بہت بڑا ہاتھ ہوتا ہے جن کے پیچھے ان کو وہ مطلب ویسے نہیں پرواہ نہیں ہوتی جو ہمارے جیسے جو مڈل کلاس چھوٹی چھوٹی شروعات وہی میں کہہ رہا ہوں نا چھوٹی چھوٹی شروعات کرنی پڑتی ہے چھوٹی چھوٹی چیزوں سے آگے آگے بڑھنا پڑتا ہے
میرری امیر بہت امیر
اچھا ٹھیک جی وہی ہاں آپ اب وہی ابی شروعات ہاں جی جی جی آپ ہاں آپ تو شروعات کر لیجے ڈھونڈنے کی ہاں کسی امیر پتی کو ڈھونڈی آپ بس پھر پیسہ ہی پیسا ہوگا پھر پھر پہلے کیا کیجے گا
لیکن بات ہے امیر پتی مجھ سے شادی کیوں کرے گا میرے پ
اچھا ہاں وہ بات بھی ہے وہ بات بھی ہے اب آپ کیا ہی کریں گے ایسا کہ آپ سے شادی کریں گی تو آپ دیکھ ہے کچھ سیکھ وکھ لیجیے آپ پروفائل افائل آپ کی اچھی بنا دیں گے ہم کہ وہ اس کا کمپنی میں ای نے جاب کی ہے اس کمپنی میں ایے جاب کی ہے اتنا اس کے پاس آئی کیو ہے جی جی آج کل تو ریزیو میں دیک کی شادی ہوتی ہے ہوں وہی ہاں تو کس اور کس چیز سے دیکھے گا وہ اور کس چیز کیا کرے گا وہ شایدی مطلب کیا بولے گا وہ اس کے لیے ہاں لڑکی ہونی چاہیے زندہ ہونی چاہیے اور کیا چاہیے اس کو
اللہ حف
جی جی جی آمین آمین ہاں وہ بات تو ہے جی ہو جاتا ہیں کیا بولتے آپ ہو گیا اچھا بیٹھی بیٹھی اللہ حافظ یہ کب ہو جاتا ہے وقت کیسے ہو رہا ہے ہو ہو ہو بیٹ بیٹھی بیٹھیے گ
صبح پھر مجھے فون کرنا اگر جلدی اٹھے تو
پت بھی جگ